السلام علیکم اان
وعلیکم السلام ا جان
اور جناب سب تھیری ہے
سب کہہرییےت ان شاء اللہ آپ فرمائیے
اللہ کا شکر ہے بھائیان
جی جی تو آج آپ کچھ یہ اترناال کے بارے میں بتائیے کہ چل جیسے آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا ٹی وی میں کسی کے بائک کسی کے گاڑی خراب ہو رہی ہے تو آپ انشاء اللہ کیا بچار رکھتے ہیں یہ انٹرنیل کے بارے میں
دیکھو بھائی جان آج ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیکھو آج ہم کسی کے گاؤں میں گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو پت ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہو جائے ہے نا تو دیکھو اگر ہم اگر اگر ہماری کوئی دوسرا مدد کرتا ہے تو ماشاء اللہ دھو ہم بھی اس کی مجہ نہیں چاہیے دیکھ آج کل کیا زمانہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو لوگ بات کیا کرتے ہیں پہلے لوگ بات کیا کرتے ہیں پہلے تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں ہے نا اس کو د ہے نا سنو اب کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں لوگ اور کیا سوشل میڈیا پہ دکھانے دیکھیے ہم لوگ ویڈیو بھیج رہے ہیں دیکھو اس کو لائک کرو تو بھائی ہم دیکھو سب سے بڑی غلطی ہے ماشاء اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو آدمی ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا اس کو پانی پلا لو اگر وہ بےوس کی بیوش ہو رہا ہے تو اس کو پانی پیلااؤ اگر وہ زخمی ہوا ہےا تو اس کے دھو جھل لگ رہی ہے وہاں پر دےگو کچھ کپڑا لگاؤ بھائی آج کا زمانہ کے آج کا دور کیا چل رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں کوئی مر بھی رہا ہے کوئی گائل بھی ہو رہا ہے تو وہ ہمارا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے پانی کا دیکھو انسان اگر پانی پی لیتا نا دو گٹک دو گٹک بہت ہوتی ہے بھائی جان تو ماشاء اللہ دیکھو اس کے شریر میں تھوڑا بہت جان آ جاتی ہے آج مان لو آج ہم کہیں جا رہے ہیں اگر ہم کسی کا بھلا نہیں ہے تو اللہ تعالی دیکھو ہمیں کوئی پیسہ تو بھیجیے گا نا کیا بھائین ایے نہیں ہوتے ہیں فشتے ہوتے ہیں دیکو آ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم کیں ج رہے ہیں ہماری گاڑی خراب ہوگی تو مسئلہ دیکھو جب پیٹوں ختم ہو گیا ہمارا گاڈی کا تو ایسے ہمیں کوئی نہیں ملے گا جو نیک بندہ ہوگا نا وہ رکھ رستے میں روک کے پوچھےا ہم سے دس بار پوچھے گا کہ بھائی جان کیا ہوا اگر نکلنے والا بہت سارے بجن یہ پوچھتے نہیں ہے کیوں نہیں پوچتے ان کو ٹائم نہیں پوچھنے کا
جی جی انشاء اللہ صحیح کہا آپ نے
ہمارے میرے دادا جی کہتے تھے ہم سے کہ پہلے کے زمانے میں نا لوگ باگ اتنے اچھے تھے کہ ایک دوسرا کا خیال رکھتے تھے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہے نا کسی کا کیا ہو جائے تو ہم کھٹے رہتے تھے آج کے زمانے میں بھائی جان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی مر رہا ہے نا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں
جی جی انشاء اللہ اس کا میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو کچھ فرمانا چاہوں گا پہلے کیا تھا کہ ان شاء اللہ پہلے بتاتا تھا کہ مدد کرتے تھے نا تو دوسرا آدمی کیا ہے کہ دوسرا جو وہ تھوڑا احسان احسان مانتا تھا لیکن آج کے ٹائم پہ نا کوئی انسان کیا ہے کہ ایسا نہیں مانتا اگر کوئی انسان آپ اس کو لے کر جا رہے ہو ہاسپٹل میں ہاسپٹل وہ پلوں میں جا کے مر جائے گا انسال تو کیا کہ انشءلہ پولیس والے آئیں گے اور آپ کوئی مطلب آپ پہ ہی دباؤ بنانا شروع کر دیں گے آپ کوئی مانسک روپ سے بہت زیادہ تڑ کرنے لگات وہ تو ان سبھی جھنجھٹوں ت بھی ان سبھی چکروں سے ہر کوئی انسان دور رہنا چاہتا ہے ان شاء اللہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں فری یہ بییسے ہی بس دوسروں کی مشل قیمت مول لینی پڑے اس لیے آج کل کوئی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا ہے
جی بھائی جان ہم بھی گئے تھے کہیں گھومنے کے لیے ہے نا تو ماشاء اللہ دیکھو کسی کوئی بندہ گر گیا موٹر سائیکل سے نا تو دیکھو ایک جخمی تھا ایک سیریس تھا جو ہم نے دیکھو دونوں کو ایمبولینس پہلے تو ایمبولینس بھلاائی ہم نے ہے نا کہ دھو زیادہ زیادہ جو گہل تھا نا اس کو پانی پلایا ہم نے ہم نے سوچا ہے یار کچھ ہو جائے ہم نے کیا کرا ایمبلینس کو بلایا دیکھو اس کو بھرتی کرایا ٹھیک ہے اب پولیس بھی آتی پوچنے کے لیے لیکن ماشاء اللہ دیکو پوس والے نے ہم سے پوچھا کہ کیسے گر گیا یہ تو ہم نے بولا بھائی جان ہمیں رستے میں گرو ہوئے ملے تھے تو ان نے بولاا ہم سے کہ ماشا دیکو اب ن ایک بندے ہوتے ہیں نا بھیا دیکھو ہم بھی گر سکتے ہیں کہیں بھی تو دیکھو کو پتا نہیں ہے اب ہم نے تو بول دیا ان نے ہماری رپورٹ لکھ لی ہم سے سائن کرا لیا ٹھیک ہے ہم کر کے آ گئے تم نے بولا اچھی بات بھائی جان آپ نے کسی کی جان بچائی تو بھائی جان دھو ایک گھنٹے بعد ایک مر گیا ایک گھنٹے کے بعد ایک ختم ہو گیا تو ماشاء اللہ دوسرے نے جواب تو دیا نا دوسرا جندا تھا اس نے بیان میں دیا کہ ہم گاڑی سے جا رہے تھے کسی ٹرک والے نے تھٹوک دیا تو اس نے دیکو جو ج ہوا تھا نا اس نے نمبر نوٹ کر لی کس کے ٹرک والے کے تو بھائییا اس ٹرک والوں کو ٹرک کو پکڑ لیا گ ٹرک کو پکڑ لیا تو اس نے پچاس لاکھ روپئے مانگے کس نے پولیس والوں نے کس کس کے لیے جس کے جو ختم ہو گیا اس کے لے تو اس کے بچے تھے دو دو تین تین تو بان دیکھو کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے کیونکہ تین بچوں کو ماں کیسے پالے گی اور آج کا زمانہ ای آج کا زمانہ ایسا بھائی ن کہ بیٹے بیٹے کوئی کھلاتا نہیں ہے کیونکہ دیکھو پس جی آج کل تو کیا بیٹے بیٹے کو کھاتا نہیں ن آج تو دیکو بھائی ہو سکا وہ بھی نکلئے گا کسی کو
جی آپ نے صحیح فرمایا یہ تو کہ آج کے ٹائم پہ نا بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا ہے
بجن کیا ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیکھو ہم کہیں ابھی ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں ہماری فیملی جا رہی ہے کہئی ہمارے بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو دیکھو بھائی جان کوئی حادثہ ہو جائے تو ماشاء اللہ دھو ہم تو ہم تو اس ٹائم پہ رہتے نہیں ہیں وہاں پر دوسرا بچا سکتا ہے اگر دیکھ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو دیکھو اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی پرستہ بیچتا ہے اگر ہم کسی کو اگر کسی کو آپ پانی نہیں پلا رہے ہو تو یار بھائی جان یہ تو سب سے بڑی تو ہین ہے نا
یہ تو وہی آج کے ٹائم پہ پانی سے زیادہ پنیہ کیا ہے
آج ہمارے گھر پ کوئی گسٹ آتا ہے تو ہم اس کو پہے کے پ بلااتے پانی پھر ناشتہ کراتے ہیں اس کو پھر پھر پانی کی پھر ناشتہ رکھتے ہیں پھر پانی کی پوچھتے ہیں پھر کھانے کی پوچھتے ہیں تو بھائی آپ کسی بارک سے پوچھو نا ایک بار
ہاں جی تو ہے ہی
پھر ہم نہیں پوچھتے بج نا آج کل کا زمانہ ایسا ہے یار بچ سےپ پانی منگاؤ لا کے نہیں پلائے گا آپ کو
کوئی نہیں آج وہ کیا ہے کہ ماحول کا فرق ہے نا انشاء اللہ کیا ہے کہ گاؤں میں ابھی بھی پوچھتے ہیں کیکہ وہاں پر کیا کہ ان کو سکھایا جاتا ہے لیکن شہروں میں کیا کہ آج ایک دوسرے سے کسی کو کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے وہ اپنے ایکانت میں رہتے ہیں ہر کسی کو پرائیویسی چاہیے تو زیادہ تر کوئی ان کو سکھانے والا نہیں ہے پہلے کیا کہ دادا دادی ہوتے تھے وہ ان کو سکھاتے تھے کہ مہمان آئے کوئی رشتے دار آئے تو کیسے ان کی سیوا کرنی ہے کیسے ان کو کیا پوچھنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن شہروں میں یہ آج کے ٹائم پہ نا بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی رہیین چیز ہوگی کیونکہ دادا دادی کے ساتھ میں کوئی رہتے نہیں ہے نا ہوں
میں گھومنے گ آیا تھا بھائی جانا نا یہاں سے میرے گاؤں سے پچیس کلو میٹر دور ہے نا تو میرا پیٹوں ختم ہو گیا پیٹوں ختم ہو گیا میں نے کم سے کم ہاتھ روک کے دس آدمیوں کو روکا سب نے منع کر دی پیٹول کے لیے کہ یار ہمارے پاس بھی کم ہے ایسے ویسے تو میں نے منع کر دی ان سے کوئی بات نہیں بجن آپ جاؤ یار
جی
لیکن بھائی جان دیکھو ایک گھنٹے کے بعد میرے ہی گاؤں کا بندہ ملا مجھے تو میں نے اس سے پیٹرول مانگا تو اس نے مع کر دیا کہ پیٹرول نہیں ہے میرے پاس تو بھائی جان دیکھو کسی سے زبردستی کرنا بھی گنا ہے اپن کسی سے پیار سے اگر دے دیں تو جو اچھی بات ہے تو اس سے بولا میں نے کہ آپ کی گاڑی مجھے دے دیا میں با کے لے آؤں گا تو اس نے گاڑی بھی نہیں دی تو بھائی جان دیکو کہیں دوسرے گلے کا کوئی لڑکا تھا ماشاء اللہ دیکھو نیکسٹ بندہ تھا اس نے مجھے نا ایک بوتل پیٹرول دیا میں نے اس بندے کو پیسے دیے تو بندے نے پیسے نہیں لیے اس نے بتا کیا بولا میرے سے کہ بھائی جان دیکھو آج آپ کی مدد کی ہے میں نے کل اللہ تعالی میری بھی مدد کرے گا
جی جی وہ تو ہے ہی
بھائ جا ن یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو ماشاء اللہ دیکھو ہماری بھی کوئی نہ کوئیبھی تو مد کرے گا ایسے تھوڑیا اگر آپ کسی ریب کو کھانا کھلاؤ گے کسی غریب کو پانی پلاؤ گے تو ماشاء اللہ دیکھو کبھی ہم بھی پاگل ہو جائیں گے تو ہمیں بھی توئی پانی پلائے گا نا کھا بھی تو پلائے گا نا
جی جی انشاء اللہ وہ تو اچھے کرم واپس آتے ہی ہیں آپ کے اچھے ہوں یا برے ہوں
برے ہو اس کو پرواد دیکھ رہا ہے نا بجن
ٹھ اس اللہ کے اللہ کی نظروں سے کیسے بچو گئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اللہ کی نروں سے کیسے ب ج گ جو ہر
دگو بن جاب تو سب کو دینا ہے نا اوپر جا کے کہ تم نے کیا نیکی کی تو پوچیں گے وہ تو ہم نے کیا بولیں گے ہم نے پانی نہیں پلایا کسی کو ہم نے کسی کی مدد ہی نہیں کی
جی
جو وا سب سے بڑا حق ہوتا ہے ہمارا کسی غریب انسان کو کاا کلانا دیکو آج کل لوگ بات کیا ہوتے ہیں سب کو پیسے دے دیتے ہیں تو دیکو بھائی جان ن ان کو ہم پیسے دیتے ہیں نا تو غلط یوج کرتے ہیں کوئی دارو پیتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی نشیڑی ہوتا ہے تو بھاجن سب سے بیسٹ ہے کہ ان کو کھانا کھلاؤ نا ماشاء اللہ دیکھو آپ کو کتنی نیکی دے گا ہو پانی پلا اس کو کپڑے دے دو اس کو
جی جی انشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا یہ تو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ بات کیا کرتے ہیں کسی کو سو دے رہا ہے کسی کو پچاس دے رہا ہے تو بھائی پیسوں سے کچھ مطلب نہیں ہوتا پیسے تو دیکھو ہمارے پاس خوب ہے نا سب کے پا ہی پیسے تو لیکن دکھا کوو مطل د نا اپ یار کانا کھلاؤ اس قریب کو گھر پہ بیٹھا کھلاؤ آپ
نہیں اگر آپ کسی کو بھییک دے رہے ہیں نا جیسے کہ بہت سارے لو کیا ہے کہ ٹریفک پہ مانگنے آ جاتے کوئی گھر پہ مانگنے آتا ہے کوئی کہیں بھی مانگنے یہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ دھندا بن چکا ہے جیسے آپ میں آپ کو ایک ادہرن دینا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے کوئی دکان کلی ان شاء اللہ اگر وہ دسیا بیس دن میں آپ نے اس کو چلایا ایک مہینے چلایا ایک سال چلایا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ پیسے نہیں کمیں گے یا پیسے زیادہ نہیں مل رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے کو چھوڑ کے کوئی دوسا دھندا شرو کرو گے اگر اسی میں آ کو اچھا ٹھیک ٹھ پرفٹ ہونے لگ گیا توپ کیا ہے اس کو آگے بھی چلاؤ گے سیم چیز یہی ہے اگر کسی ہم بھکاری ہے اگر کوئی ب وہ بن گیا بھکاری کہ ہاں ہمیں پیسے مانگنے ہو اس کو پیسے ملیں گے تو وہ چار اور لے کر آئے گا اور بھکھاری بڑھیں گے اس سے اللہ کسی اس سے اچھا ہے کہ کسی کو آپ دو ہی نا
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے جی دیکھو بھائی اس سے کیا ہوتا میں بتاؤں آپ کو کہ دیکو ہم کبھی بھی کسی کو کھانا کھلائے نا تو آپ کو پتا ہے دیکھو ٹریافک میں تو بہت سارے ہوتے ہیں تو دیکھو آج کل کیا سرار نے انپورنا کر ر ہے انپورنا کھا ہوتا ہے نا دس دس روپئے ملتا ہے تو دیکھو بائین ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے اننپورنا کے وہاں سے دس دس روپئے کے پیکٹ بنا کے لے آتے ہیں ہے نا تو تھال رہتی ہے تو دیکو تھار میں تو سبزی ڈل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ڈبے میں پیک کرا کے لاتے ہیں دیکھو بھ جان جتنا ہوتا ہے نا ہم سے اتنا ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکو کماتے بھی اتنا ہی ہے تو خرچ بھی اتنا ہی کرتے ہیں ہم لوگ کیوں تو وہ دیکھو کسی غریب کھانا کھائے گا نا ماشاء اللہ دیکھو ہمیں کچھ نہ کچھ تو نیکی ملے گی نا ان چیزوں سے بھائی جان یہی اب دیکھو ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں نا تو دیکو جتنی مدد کرو نا کسی کی اتنا مسئلہ کرو دل کھول کے کرو کسی کو دکھا کے مت کرو کیونکہ ہم اس کو دکھا کے کریں گے نا ماشاءاللہ دیکھو اللہ تعالی پھر ہمیں سوال پوچھے گا کہ تم نے دکھا کے کرایا گیا
جی وہ تو دکھاوا کریں گے یہ تو
آج کل کے لو کیا کانا بھی کلے نا کسی کو پہے ویڈیو باتا ہے وہ ہاں بھائی میں ویڈیو بناؤں بالک تو بھائی ج ن یہ لط ہے جی ماشاء اللہ چل بھجان ٹیک آپ سے بات کریں مجھے اچھا لگا السلام علیکم بھجان کوئی بات نہیں
ب جی خداظ